اسلام
وعلیکم السلام بولیے الحمد للہ اور کہاہیے کیسے کیسے یاد کرنا ہوا کیا ہوگا
آپ یاد نہیں کرتے ہیں تو ہم کو بھی تو یاد کرنا فروض بنتا ہے
ہوں
اب بھول گئےیں تو ہم بھی بھول جائیں
ہی کیا ہو رہا ہے اب
کچھ نہیں ابھی نماز پڑھ کر اوپر چھت پر آئے ہیں
اچھا
بارش ہو رہی ہے
آج تو بارش ہوئی تھی لیکن ابھی نہیں ہو رہی ہے ابھی موسم اچھا کیا ہے
ادھر ادھر ہو رہی ہے
بادل تو لگایا ہے بارش تو ہو نہیں رہی
دن میں نہیں ہوئی تھی آج
نہیں
ادھر تو نہیں ادھر ہوا تھا
اچھا
تو ابھی گھومنے نہیں جاتے ہیں کہیں
کہاں گھومنے جائیں گے کل کام سے رات کو آئے ہیں کام ابھی کانڑ ہو گیا تھوڑا
او کہاں پہ کہ رہتے ہیں
ار ہم کہیں گے کھڑگپور ٹاٹا دھنباد کیا اب ہوگا
تو ابھی کام کیوں بند ہو گیا ہے
وہ آڈر نہیں ہے مار کا پروڈکشن بند ہے
پھر وہیں جانے کا ارادہ ہے یا پھر کہیں اور اگر میں
دیکھ رہے کہیں کچھ نہ کچھ اپائے لگےا کہیں تو جایا ہی جائے گا نا
ہہم
تو کرنا ہی ہوغیرہ
آہل سب گھر پہ ہی ہے
ہہم
ٹیوسن نے کیا ہے آج کا
ٹیوشن نہیں گیا آج
ہہم
اسکول سے آ کے گھر پہ ہی ہے
اور چھوٹا والا بابو
موبائل چلا رہا ہے
ہہم
ا کیا کرے گا
کچھ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں ہوا لے رہے ہیں اوپر چھت پہ
ہاں
اور امی ابو سب کیسے ہیں
سب ٹھیک ہیں
اچھا
ابو گئے نماز پڑھنے اور امی گئی ہے بڑی امی کی گھر طرف
ہاں
ہ مکیی وکی دیکھنا کسا لگا ہا
ہ
آپ لوگ مکئی کوڑا آ گیا
مک میرا کوڑایا نہیں ہے ج دیکھتے ہیں کھاد دے
ہم لوگ کی طرف تو ایک بار کوڑا گیا
ہاں
ہوں ہم لوگ جلدی مکئی کھا لیں گے
ہاں ابو آ گئے ہیں اسکول سے
ہوں ابو تین ہی بجے آ جاتے ہیں
ہ
ٹیوشن گئی تھی ٹیوشن گئے تھے ہ ہلو ہلو آواز جا رہی ہے
ہوں
ٹیشن گئے تھے
ہاں ٹیوسن ابھی ابھی نہیں جا رہے ہیں ٹیوسن ابھی جانے کا وقت نہیں ہے
ہاں
ابھی فارم آن لائن کی ہیں تو اس میں اپلائی ہوگا پھر لسٹ میں نام آئے گا وہیں ڈالٹے گنج جی اے کے کالج میں نام لکھوائے ہیں
ہاں
ہ تو ابھی آن لائن کی ہے اگست میں شاید آئے گا لسٹ میں نام اس کے بعد فارم وم بھرائے گا اس کے بعد بک کک ملے گا تب آن لائن کلاس کر دیں گے ادھر تراسی میں کوئی پڑھانے والا نہیں ہے بی ایس سی کے لیے
ہاں
شہر میں جا کے پڑھنا پڑتا تو شہر میں کوئی نہیں نہ بھیجے گا
ہوں
ڈڈی ویر کے پڑٹنے کے لیے سوچے بھی تو میری دوست لوگ سے باہر سے لے لی
اچھا
اور اکیلے ہم کیسے رہ سکتے ہیں پھر کوئی ریلیسن بھی نہیں ہے ویسے ڈالتے گنج میں کہ ہم وہاں پہ رہ سکتے تے ہیں
ہاں
تو وہی سوچے آن لائن کلاس لے لیں گے
ہاں پربلم تو ہے
ا
پروابلم ہے تھوڑا
ہاں پرابلم ہے ادھر
جیی
ا
اور بتائیے کیا چل رہا ہے کیا کیا ہو رہا ہے
ابھی کچھ نہیں ہو رہا رہا ہےبہن ہوا ہے تھوڑا تھوڑا ہےبن بڑا زیادہ بڑا نہیں ہوا ہے ہاں ہ پانی بارش تو ہی نہیں رہی ہے زیادہ کہ دھان روپائے گا
اچھا
بارش سدی زیادہ تم ن
ہاں
ادھر دھان روپات ہے ک نا
وہ تو پتا ہے
ہوں
ملب آتا ہے
آپ لوگ کے گھر میں
ہاں
ہوں
اچھا
ا دھر بھی ہوتا ہے چنا ہوتا ہے نا ادھر
چنا تو ٹھنڈ ہی میں لگتا ہےا
ہاں تو ہوتا ہے نا
ہوں
کابولی چنا کرتے ہیں
آ بوللی نہیںائ کرا
ہوں آہل ابھی کون سا کلاس میں ہے
ون کلاس
مدرسہ جاتے ہیں
جاتا تھا ابھی تو فی الحال نہیں جا رہا
ہوں ام پار پڑ رہا ہے
پڑ رہا یسمرال قرآن اچھا اننا نے خیال کرو اور کیا چل رہا ہے بتائیے
کیا بداؤ
گرمی تو کیا ہے موسم الگ پ رہا ہے بارش کے س
ابھی ادھر ٹھنڈا موسم کیا ہے کیونکہ صبح سے بارش ہی ہو رہی تھی ادھر
ہوں
ہوں
موسم ادھر بھی ٹھنڈا ہی کیا ہے لیکن پتا نہیں پھر بھی گرمی لگ رہا ہے لائٹ کٹا ہوا ہے اس لیے
ہم لوگ کے گھر طرف بھی کل دن بھر لائٹ نہیں دیا تھا ادھر ایک پول پر آدمی مر گیا تھا چٹک کر
اچھا کرنٹ لگ گیا سھر ہ ات ل اسی لیے نہیں دیا ہوگا
ہوں سل کے نہیں دیا تھا
ہوں
کل شام کو پھر دیا تھا
ہاں
اس طرح گاؤں میں تھوڑا لائٹ کا زیادہ پرابلم ہو جاتا ہے
ہاں
ابھی بھی لائٹ نہیں ہے ابھی جسٹ گیا ہے
ہوں اور بتا
اور
اور کیا ہو رہا ہے
بھی کیا ہوگا ابھی تو کچھ نہیں ہو رہا ہے
ہاں کھانا ہونا
کھانا پینا بھی نہیں ابھی گھوم رہے ہیں جائیں گے ا سب کھانا پین کی تیاری کریں گے
اچھا
آئیے کبھی ادھر گھومنے
آئیں گے ان شاء اللہ خع دیکھتے ہیں کب کیا کیسے کرنا ہے
ہوں
سوچ رہے تو ہیں ہاں ایکچولی
آئیے گا تو ابھی کو بھی ساتھ میں لیتے آئیے گا اہل کو بھی
ببو لوک
ہوں سب کو
ہاں آ ہیں ان شاء اللہ ضرور
ہاں نیند آرہا ہے
ہ دن بھر سے وہ پھر بھی ندا رہا ہے
کہاں بچہ لوگ سے نہیں پتا ہے
ہوں
اللہ ہتب
کل رات کو آئے تھ ہیں
ہ ایک بارہ بجے رات تک پہنچے تھا
وہاں سےب
ٹائمنگ ہی ٹائمنگ ہی رہتا ہے گاڑی کا اتنا
ٹرین سے اب
ا جی چان پ چوبیس منٹ بات ہ اور
اور سب ٹھیک ہے
بڑے ابو لوگ ہنس کرنے جا رہے ہیں
ہوں بڑےبو
ہاں بڑے ابو اور بڑی امی
اگلے سال
ہوں اگلا ہی سالناب ہوگا تو پاسپورٹ وغیرہ بنوا لیے ہیں ساید
ہ
ہ پر سر چھوٹو بھائی جان کا بھی شادی ہو ہی جائے گا
ہوں
ان کے جانے سے پہلے ہوگا
اچھا
ہ عید بد جاتے ہیں یا عید بد ن جاتے حنس کرنے شاید
ہاں
ہوں ا ب جسٹ ہاں جسٹ شادی ہو جائے گا شاید اس کے بعد ترنت چل جائیں گے
ہوں
اچھا ہے
تمرا آ وہ بھی تو جائیں گے تمرا وہ بھی جب سا وقت آئے گا تو جیبے کریں گے
انشاء اللہ ضرور جائیں گی
اور ابھی اس لیے ٹھیک ہے نا کہ ابھی سب ٹھیک ہے ان کا سب کچھ لو ہے بو پہ سب ٹھیک ہے ان کا بیمار نہ رہتے ہیں کبھی کبھی